ملے بھائی
ہلو بھائی جان السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام کیسے آپ بھائی جان
الحمد للہ میں اچھا ہوں اللہ کا قدم ہے
جی بالکل الگ کا کرم ہونا چاہیے آپ بتائائے جی بالکل گھر میں سب ٹھیک ہے اللہ شکر اللہ کا آپ بتائ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے ماں باپ سب ٹھیک ہے
جی الحمد للہ اللہ تال میں سب اچھے ہیں
تو بتائیے آپ کیسا موسم ہے کھانا وانا کھانا
جی الحمد للہ سب نے کھانا کھا لیا ہے اور ہم سیر و تفریح کر کے بھی آ گئے ہیں
جی بالکل چلیے بھائی آپ یہ بتاؤ مجھے کہ آج آ آپ کو پت ہی کہ آج کل مطلب آبادی بہت بڑھ گئی ہے تو ریسورس جو ہے وہ مطلب کم ہوتے جا رہے ہیں
جی جی بالکل
مطلب آپ دیکھ سکتے کہ پہلے کے بالکل بتائیے آپ
جی جی ہاں جیسے آپ نے بتایا ہے کہ آبادی بہت بڑھنے سے وسائل کم ہوتے جانے بالکل درست فرمایا اور جو انسان کی زندی زندگی میں ترقی خوشحالی اور کامیابی کا جو دار و مدار صرف محنت پر نہیں ہوتا بلکہ اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس موجود وسائل کیا ہیں اور ان کا استعمال کس انداز سے کیا جا سکتا ہے
جی بالکل بھائی جان آپ نے کافی صحیح سے بولا کیا آپ مجھے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مطلب کون کون سے وسائل جسے ہم مرس کہتے ہیں کون کون سے آپ کی نظر میں
بہت ہوتے ہیں جیسے قدرتی وسائل پانی جنگل ہوا زمین معادن اور انسانی وسائل انسانی وسائل علم
پانی نہ ہوتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مطلب ہمارا جینا کتنا درست مطلب دشوار ہوتا زندگی مطلب آج جانور پانی پیتے ہم پانی پیتے آج کل آپ دھ سکتے ہیں کہ پانی کی بہت ساری دقتیں کیونکہ آلودگی سے سارا پانی گندا ہوتا جا رہا ہے گلیشیر پ
جی جی بالکل درست فرمائیں اور جیسے قدرتی وسائل کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل بھی ہیں علم ہنر صحت اور تجربہ
بالکل بائی جان بالکل
اور مالی وسائل بھی ہیں پیسہ کاروبار اور سرمایہ
جی بالکل بھائی چان ریسورسز ریسورسز جسے آپ وسائل بھی کہتے ہیں یہ تین اہم مطلب اس کے تین اہم قصے ہیں نیچرل نیچرل ریسورس مطلب قدرتی و قدرتی وسائل جیسے پانی ہوا زمین جنگل دریا اور منرلز یہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے ہیومن رسورسز انسانی وسائل انسان کی تعلیم ہنر محنت اور تجربہ تعلیم یافتہ اور مہر افراد کسی بھی ملک کی ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں اور تیسرا مین مین مین ریسورسز انسانی بنائے ہوئے وسائل
جیسے روڈز بلڈنگز مشینز سکولز ہاسپٹلز اورور فیکٹرز
جی بالکل درست
سورسز ہمارے روزانہ زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں کھانا اگانے کے لیے زمین اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے بجلی پیدا کرنے کے لیے قدرتی وسائل استعمال ہوتے ہیں تعلیم اور صحت کے اعتبار بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تو آپ بتائیے بھائی جان کہ مطلب جی مطلب کون کون سے مطلب ایسے وسائل ہے
جی سب سے بڑی نعمیت تو قدرتی وسائل ہیں جیسے پانی ہوا زمین پہاڑ یہ سب قدرتی وسائل ہیں لیکن جو انسان کے لئے سب سے اہم وسائل ہے وہ ایک وقت ان تمام وسائل میں سے انمول وسیلہ کے وقت ہے جی یہ پیشہ جی اور پیسہ واپس آ سکتا ہے لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا
بالکل بھائی ہاں
جی اور جیسے اگر ایک طالب علم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے تو وہ ایک عام انسان سے ایک بڑا سائنٹسٹ ڈاکٹر انجینئر یا عالم بن سکتا ہے
بالکل بھائی جان آپ جیسے کہ آپ نے بتایا قدرتی وسائل ان وسائل کی وجہ سے ہم کھیتی کر سکتے ہیں بجلی پیدا کر سکتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں اور انسانی وساحل
جی
مطلب انسانی انسانی وسائل سے مراد لوگوں کی تعلیم ہنر محنت تجربہ اور صالحات وہ ہے اگر کسی ملک کے لوگ تعلیم یافتہ صحت مند اور مہر ہوں تو وہ ملک تیز ترقی کرتا ہے ڈاکٹرز ٹیچرس انجینئرس فارمرز اور ورکرز سب انسانی ریسورسز میں شامل ہوتے ہیں
تو بھائی جان آپ یہ بتائیں کہ انسان کے بنائے ہوئے وسائل کیا کیا ہے
انسان کے بنائے وسائل تو جیسے کمپیوٹر ہے انٹرنیٹ ہے موبائل ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے
بالکل بالکل بھائی جان سےی بولاپ نے جیسے کہ روڈز دیک آپ آپ مطلب دیکھ ہی سکتے ہو کہ جس طرح انسان نے ایک ہوائی جہاز بنایا ہے کہ مطلب کیا مطلب ریسورس بنایا ہے کہ ہم ہم مطلب کچھ ہی مطلب گھنٹوں میں ایک دنیا کی ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچتے ہیں مطلب آپ سے دیکھ سکتے ہو ہوا میں جا کر وہ جہاز اٹ مطلب مطلب یہ ایک اچھا مطلب وسائل ہے تبھی ایک انسان نے اتنا سوچا اور ایسی چیزیں بناتا ہے کہ آپ کو پت یہ کہ مطلب مطلب ایک مطلب ایک اک وسائل یہ بھی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں انسانی وسائل مطلب جس میں روڈ آتا ہے
جی روڈ آتا ہے بجلی آتی ہے
بتے کہ آج کل کتنی ساری گاڑیاں ہیں اگر مطلب آج کے آج سے پچاس سال پیچھے ہم گاڑی دیکھتے مطلب دیکھتے تو ہم مطلب شوق ہو جاتے یہ کیا چیز ہے ہم ڈر جاتے تو جس طرح سے بڑھتی مطلب زندگی میں ہم اور نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں
جی چب کو درستنا جی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ انسانی وسائل میں جیسے روڈ ہے اور کمپیوٹر انٹرنیٹ تو ہے ہے اور بجلی بھی ایک بڑا ایجاد ہے انسانی
بالکل بھائی جان بالکل کافی اچھا بولا آپ نے لیکن آج کے دور میں ریسورسز کا کا بیجا استعمال ا بڑا مسئلہ بن چکا ہے پانی ضائع کیا جا رہا ہے جنگل کاٹے جا رہے ہیں انوائرمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے اگر ہم اسی طرح رسورس کو ضائع کرتے رہے تو آنے والے نسلیں بہت ہی مشکل کا سامنا مطلب سامنا کریں گی تو آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ سچ بول رہا ہوں
جی بالکل آپ بالکل درست فرما رہے ہیں
بالکل بھائی جان اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کی بچت کریں درخت لگائے بجلی کی اہمیت بجلی کی احتت سے استعمال کرے پولوشن کو کم کرے اور قدرتی وسائل کی حفاظت کرے یہ صرف حکومت کی نہیں بلکہ ہر مطلب ہر انسان کی ذمہ داری ہے
جی جی بالکل بھی فرنا
تو آپ وہ بتائیں گے کہ مطلب کس طرح ہمیں رسورس کو بچانا چاہیے کیسے کیسے ہمیں قدم اٹھانانی پڑیں گی
جی بالکل ہمیں ریسورس بچانے کے لیے
چلیے پہلی بات میں بتاؤں گا پہلی بات تو یہ کہہ مطلب جو صاف پانی ہو ہمیں اسے گندا نہ کرنا پڑے گا مطلب ہم کپڑے دیتے کپڑے دھوتے ہیں صاف پانی میں یا مطلب پلاسٹک ڈالتے ہیں یا گندگی ڈالتے مطلب یہ نہیں کرنا چاہیے میں صاف پانی صاف رہنے دو
جی بالکل
بالکل بھائی جان آپ بتائے کہ اور مطلب کس طرح ہم آپ بھائی آپ بھائی جان یہ بتائیے کہ درست فرمایا گا جی بالکل بالکل بھائی جان آپ یہ بتاؤ مجھے کہ مطلب آج کل آپ کو پت ہے کہ کتنے سارے پیڑ مطلب سڑکیں بنائی جا رہی ہے پیڑ کاٹے جا رہے ہیں مطلب اس کا حل ڈھونڈیے آپ کی ہمیں کیا کرنا چاہیے جس طرح سے ہمیں پیڑ کو بچانا بچیں ایسی مطلب ایسی مطلب بات کہو مجھ سے کہ میں یہ سوچ پر مجبور ہو جاؤں کہ یہ ضروری کرنا چاہیے
جی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو ایک وسائل ہے پیڑ جو ہمیں آکسیجن بھی دیتا ہے ہمارے جسم کو توانائی دیتا ہے تو اسے بھی ہمیں بہت بچانا چاہیے اور جیسے آج کے دور میں بہت زیادہ جنگلوں میں بھی جنگلات میں بھی پیڑوں کی کٹائی کی جا رہی ہے تو ہر انسان کو اور ہر طالب علم کو یہ بتانا چاہیے کہ
جی بالکل بھائی جان کافی درست کہا آپ بالکل بھائی جان بھائی جان آپ کو بالکل بھائی جان بھائی جان آپ کو یہ بھی پت ہو کہ ہماری زندگی میں ایک وسائل یہ بھی ہے کہ ہوا صاف ہوا یہ بھی ایک وسائل ہے
جی
تو بھائی جان آج کل آپ دیکھ سکتے بالکل بھائی جان آپ کو پت ہی ہوگی بال بالکل بھائی جان آپ کو پت ہی ہے کہ مطلب آج کل ہوا کتنا مطلب گندا ہوتا جا رہا ہے ہم ہوا بھی گندا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ مطلب جو اسموکنگ کر رہے ہیں لوگ یا مطلب گاڑی سے دھواں ہم ہمیں کم سے کم استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں اچھا اچھی ہوا پائے یہ نہیں کہ ہم اگر مطلب اپنی نسلوں کو اتنا برا حال د مطلب بے برے حال میں چھوڑیں گے تو ان کا تو نقصان ہو جائے گا چلو بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت
جی مجھے بھی بہت اچھا لگا اللہ حافظ